سلام و وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ ٹھیک اھے سے س
بس شکر الحمد للہ آپ کی دعا
کر رہے ہو آپ آپ نے عید اچھے سے منائی
ہاں جی اللہ کی فضل سے شکر صب اجھ اچھے سے بنائ سب اچھے سے ہو گیا آپ بتائیے آپ نے شکر الحمد للہ سب ٹھیک
بہت اچھی گزری میں نے سنا تھاپ
ہاں ابھی وہی پہ ہے ہم بہت اچانک سے پروگرام بنایا
ہاں
ہاں بہت ہی اچ چھا بہت اچھا سکون ہے یہاں پہ پہلگام گئے ہیں شور شرابے سے دور شہروں میں جو شور خرابا پولوشن ہوت ہےاس سے دور یہاں پہ شانتی ہے
وہاں تو ابھی بھی موسم بہت امم۔۔ موسم بہت خوشگوار ہوگا ٹنڈی ٹھنڈی ہوائیاں چل رہی ہوں
پہلگام مے ہاں ہاں
میں نے کل خبرات میں سنا تھا کہ ایک حادثہ پیش آیا ہے ہمم۔۔ میں کل خبریں دیکھا تھا کہ حادثہ پیش آیا وہاں آپ ذرا بتائیں گی کیا ہوا تھا
ہاں ہمیں ہم جس جگہ وہ ہوا تھا نا ہم تھوڑا دور ہی تھے اس سے بٹ پھر ہم نے نیوز میں دیکھا کہ ایک ام بچہ وہ فیملی تھی ایک پانی کے پاس کھیل رہے تھے تو بچے کو نا وہ سلپ ہونے والی تھی پھسلنے والا تھا بچہ تو کہ نے اس کو مطلب پکڑنے کی کوشش کی ہے بچہ تو بچ گیا
کی
ہاں بچہ تو بچ گیا بٹ والد صاحب بچارے وہ ابھی ان کی شاید ابھی وہ ان کی لاش بھی نہیں مل پا رہی ہے ہاں اور نہیں تو کیا بڑا
اور بہت بہت انا ادر نگ بھی
ہاں کہ ب لوگ یہاں پہ گھومنے آتے ہیں اپنا دکھ کم کرنے آتے ہے تو بٹ کیا کر سکتے پ ہاں اصل میں جو موسم کے چینج ہوتے ہیں نا بارشیں گرتی ہے ہاں ہاں ہاں اب ہمیں ہی احتیاط بر رکھنی ہوتی ہے کہ پانی کے پاس زیادہ نز بیچ نہیں جانا ہوتا ہے اس وہاں پہ تو بالکل بھی نہیں جہاں کہ پانی کا بہاؤ تیز ہو وہاں پہ تو بالکل بھی ہمیں اچھ اچھا لگتا ہے وہ دیکھنے میں پٹ وہی وہی سمجھ سکتا ہے جو جو اس وہاں سے گزرتا اس دور سے گزرتا ہے کتنے کتنا مشکل ہو جاتا ہے ابھی ان کی فیملی بچاری گھومنے کے لیے آئی تھی دیکھو یہ حادثہ
مات منا رہ ہے ہاں ہاں ہاں الگ ام کرے سب پر ہ اور بتایا آپ نے اپنا آپ نے اپنا گوم نا کیسے مطلب منایا کچھ گم کہیں وہاں بھی ہ میں ارد گرد کے مارکیٹ وارکیٹ
بس ہم زیادہ نہیں گئے ہاں گئے بٹ وہاں پہ نا وہ جیم بڑا تھا تو ہم نے وہ پسند ہمیں زیادہ نہیں آتا ہے ہمیں اچھا لگتا ہے کہ جب شانتی ہاں ہاں وہی تو ٹورسٹ بہت
یہ میںشہور وہ بھی رہ ہؤ
ٹورسٹس آئے ہیں بہت لوکل زیادہ نہیں آتے ہیں بٹ ٹورسٹس تو اس ٹائم میں بہت آتے ہیں وہی
اور آپ نے بتائیے کھانا وانا کیا کھانا وانی کیا پکائے تھے آپ نے اچھ پکوان پکوائے ہوں گے
ہاں زیادہ کچھ نہیں کیونکہ واازوان کھا کے نا بڑا ا اچھا نہیں لگتا ہے گھر کا سمپل کھانا ہی زیادہ بیٹر اس میں مزہ لذیذ ہوتا ہے وہ مز دار ہو جاتا ہے پھر واازوان دو تین دن چل جاتا ہے ٹھیک ہے۔
جب زیادہ گوشت کھاتے ھیں نہ پھر اس گوشت کی۔ مجھے بی خود سبزی کھانے کا موڈ ہے۔ مصالحے کے پاس نمک، تیل، تھوڑی سی ہری مر۔
ہم نے نہ کل گوشت ٹماٹر پکایا تھا وہ بڑا اچھا تھا۔
ٹماٹر سے اسکا ذائقہ بہت بڑ گیا ہوگا۔
ہاں جی بہت اچھا ہو گیا تھا۔ اب یہ بات کہ سب لوگ کہیں پہ تھوڑا سا گئے ہیں۔ گھومنے۔ بول رہے تھے کہیں باہر۔ جائیں گے تو میں یہی پہ بیٹھی ہوں بچوں کے ساتھ۔
ہاں میرا ہی من نہیں تھا جانے کا۔ زیادہ نہیں، مجھے زیادہ ٹریکنگ وغیرہ پسند نہیں۔ لیکن نا شوز بڑا اچھا ہونا چاہیے نا جوتے اچھے ہونے چاہئیں اور۔
وہی ایک بات آپ کی غلط ہو گئی ہے کہ جوتا لانا ساتھ تھا۔
کیوں کہ یہ دیہان میں نہیں تھا۔ کیونکہ بچے ساتھ ہیں بچوں کو ساتھ لے کے نا بڑا مشکل اب ہوتا ہے کسی جگہ گھوڑے پہ چڑھتے ہیں۔
گھوڑے پر چڑھیے گا مجھے بہت شوق ہے کہ میں بھی گھوڑے پر چڑھو۔
آپ ابھی تک نہیں چڑھے ہیں؟
ہاں میں چڑھا ہوں ایک دو بار پر مجھے۔ اور چھڑنے کا من کرتا ہے۔
زندگی میں کبھی چڑھی ہی نہیں۔
پھر جب حساب اے گا نہ اپکو۔ ساری کھا رہے ہو
پہلی مجھے یاد ہے میں تب شاید ایٹھ نائنتھ میں شاید پڑتی ہوں ہ گی مجھے لگتا ہے ایٹتھ کی سیونتھ میں میں آپ کے بابا کے کے ہی ساتھ ہم گئے تھے کہیں پکنک یہ شاید پہلگام ہی آت مجھے جیسے کہ تھوڑا تھوڑا یاد ہے بہت پرانی بات ہے
سونمارگ
اور گلمرگ ہ تو پھر کیا کیا آپ کے بابا سات تھے تب میں مجھے یادت تب میں نے شاید فوٹو گراف کے لیے گھوڑے پہ میں چڑھی ہوں
ہ بس فوٹو کے لیے چلو اچھی بات ہے اور
اور کیا بتائے ہم آپ کو
تو کیا ہی ہوگا
ہم نے کیا انڈے بوائل کیے تھے وہ کھائے اور بریڈ ٹوسٹ تھا بٹر ٹوسٹ تھا چائے بنائی تھی تو وہ پی ا
اور
اور بتائیے بس اچھے سے کل رات ہم نے نا بون فائر کیا بڑا مزہ آیا
آ جلائی بہت مزہ آتا ہوگا آپ لوگ نے گانے گائے ہوں گے کیونکہ بورن فائر کے اندر تکشری کیا ہوگا
بہت تھوڑا تھوڑا سا تو کر ہی لیا تو اب مزہ ہی آیا
ارے سامنے اگر فون فائر کیا تھا آپ کو تو سیکھ میں کباب اور تجی بھرنے تھے اتنا مزہ آتا وہ مذاق کبھی نہیں بولتے تے
ہوں وہ نہیں کیا بس ایسے ہی آگ جلائی تھی جو ارد گرد سب بیٹھے تھے مستی کر رہے تھے
گانے ا رہے ا تھے گمیں ویمیں بھی لیکن لیکن اس پکنک میں آنے کا بھی بہت اچھا فائدہ ہے نا ایک دوسرے سے بہت باتیں کرتے ہیں انٹرٹ کرتے بہت اچھی بات ہے جن ہم جن رشتہ داروں سے اتنی بات بھی نہیں کرتے ہیں یا ہم ان سے کبھی کبھی پھر ملیں گے ایسی باتیں کہاں ہوں گی پھر سے یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ آپ اپنی فیملی کے اس کے ساتھ آئی ہو پکنک پہ بہت اچھی بات مجھے بہت اچھا لا آ کا یہ کا ترجیح دیتی ہیں
ہاں اور نہیں تو کیا کبھی کبھی ایسے سا بھی ہونا چاہیے کہ سکون سا مل چاہیے ہے نا لائف میں تھوڑا سا سکون بھی چاہیے کہ روز مرا کی دو بھاگ دوڑ ابھی ادھر کبھی بچوں کو اسکول کبھی وہ کام کبھی یہ کام اس کو وہ نا مجھے لگتا ہے اس سے بڑا نا ریسٹ ملتا ہے دماغ کو سب سے زیادہ سکون ملتا ہے ذہنی ہاں وہی ذہنی تھا یہ نا بڑا ضرورت ہوتا مہینے میں ایک باری تو جانا ہی جانا چاہیے تھا چلو مہینے میں نہیں
تین مہینے میں تو جانا ہی نہیں چاہیے ہاں
جانا ہے کشمیر میں اس میں اتنے اچھے صحت افزا مقام ہمیں تو اللہ تعالی نے اس نین نوازی سے نوازا ہے ہم دو گھنٹے ایک حفاظ کے مقامات ب جا سکتے ہیں اور اپنا توازن ٹیک کر سکتے ہیں
اور نہیں تو کیا اللہ کے فضل سے ہم ہمیں یہاں پہ اللہ نے کہ مطلب یہ اللہ کا ہی ہوتا ہے کہ کہ ہمیں کہاں پیدا کیا کشمیر جیسے خوبصورت وااد دی دنیا کا جنت
قسمت ہے بہت خوش قسمت ہے ہاں اس جنت کشمیر پر ہمیں جم لینے کا بہت بڑا فائدہ ہے نا کتنے مغل گارڈن ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس کچھ منٹ کی دوری پہ ہی ہے ل چلتے چلتے بھی اگر آدھا گھنٹہ گھنٹہ کھنٹ تو لگ ہی جائے گا اور ٹرانسپورٹ فیسلٹیز بھی ہے ہ
ہاں جی ہاں جی
اور بچوں کی تو آج اپنی چھٹی ہی کی ہوگی آج تو ورنہ
ہاں میں نے سوچا آپ امتحان پھر لگنے والے ہیں تو آج ایک دن ریسٹ اور کر لیں گے اب پھر انشاء اللہ کل سے پھر سے وہی روٹین کی لائف چلے گی آ پھر سے کل سے وہی کریں گے اسٹارٹ پڑھائی
چلے ٹھیک اچھی بات ہے
چلیے اور دعا میں یاد رکھے گا ہمیں
جی جی انشاء اللہ
ہاں بس اب وہ جو آ چودریما بیٹھیے گا ٹھیک ہے
اوکے اللہ حافظ فی امان اللہ
پیامانلہ امان اللہ